وعلیکم السلام
کہاں رہ ہیں آپ
شی میں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے
کر رہے آپ
بس بیٹھے ہیں کیا کرے
چلیے پھر آج کچھ گفتگو وہ کریں گے رشی اقتدار اور ان کی اہمیت کے بارے میں
ایک اچھا موضوع
جی جی رشتہ دار اور ان کی اہمیت
جی وہ میر کو لگتا ہے بہت ہی رشتتے داروں کی بہت اہمیت ہے آج ہم میر کو لگتا ہی دلچسپ ہوگا کہ انسان کی زندگی میں رشتہ داروں کی بہت اہمیت ہے
جی بالکل بہترین
پیدا ہونے
صحیح صحیح بات کہی آپ نے
خاندان اپنے رشتتے داروں کے درمیان ہوتا ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک رشتہ دار ہماری زندگی کا حصہ رہتے ہےکہ نہیں خوش بھی ہویا غم شادی ہو بیماری اکثر رشتے دار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی صرف خون کا نہیں بل بلکہ دل کا بھی ہوتا ہے
جی بالکل
ہے کہ نہیں آپ کا کیا
میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جو یہ بات ہے بہت ہی درست کہی ہے رشتے دار زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے انسان چاہے انسان چاہے جان تبھی
جتنا بھی ہاں سی مصروف ہو ہاں
جتنا بھی یہ انسان جو ہے مصروف ہو جائے بڑا ہو جائے وہ اپنے رشتے داروں کو بول نہیں سکتا کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے تے ہیں جو ہمارے ساتھ بچپن ن کی یادیں بانٹتے ہیں ہمارے ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور زندگی کے بہت سے لبھوں میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں
بالکل صحیح بات کیا آپ نے بالکل اگر ہم اپنے بچپن بچپن کو یاد کرے تو ہمیں اکثر اپنے اپنے کزنس چاچا ماموں پھوفی خالہ اور دوسرے رشتےہ دار یاد آتے ہیں عید کی کے دن شادیوں کے موقعوں پر کبھی کبھی خاندان کے اکٹھے ہونے کے لمحے لمحات یہ سب انسان کی زندگی کی خوبصورت حصے ہوتے ہیں یہی وہ یادیں ہیں جو چان تو ہمیشہ خوشی خوشی دیتی ہے ہے کہ نہیں
جی جی بے شک جی ہاں خاص طور پر جو آپ نے کہی ہے خاص طور پر عید کے دنوں میں نا رشتہ داروں کی اہمیت اور زیادہ محسوس ہوتا ہے جب سب ایک جگہ جمع ہوتا ہیں بچے کھیلتے ہیں بڑے باتیں کرتے ہیں اور کل میں رونق ہوتی ہے یہ لمحات انسان کو ایک خاص خوشی دیتی ہے اگر رشتے ات دار نہ ہو تو زندگی کافی حد تک خالی میںی محوس ہو سکتی ہے کیا سمجھ سکتے ہیں نا آپ
ہاں ہاں ہاں ہاں مگر مگر ایک بات تو ہے میں کہ لیکن آج کل کا ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ رشتے داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں پہلے لوگ زیادہ ملتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں
جی بالکل بالکل
حال پوچھتا پوچھا جاتا تھا لیکن اب مسئلہ خوفت بڑھ گئی ہے ہر کوئی اپنی زندگی ج میں اتنا مصروف ہے کہ کئی بار مہینوں تک بعد نہیں کہیں تو کئی کئی بات تو سالوں تک بھی بات نہیں ہوتی
جی بالکل بہت ہی بڑھیا بات کہی ہے آپ نے یہ بات درست ہے بہت ہی درست بات کہی ہے آپ نی اور اس کی ایک بڑی وجہ موبائل اور سوشل میڈیا بھی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک میسج بھیج دینا کافی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ الزشتہ ملنے ملنے جانے بات کرنے اور وقت دینے سے مضبوط ہو ہوتا ہے صرف فون پر کیسے ہو پوچھنے سے وہ تعلق نہیں بنتا جو آمنے سامنے بیٹھے کہ بنتا ہے
وہ تو ہے ہی آمنے سامنے انسان بات کرتا ہے تو وہ تو الگ ہی ماحول بن جاتا ہے بالکل آپ نے صحیح بات کی اور ایک یہ بھی بات ہے کہ رشتے دار صرف خوشی کے وقت نہیں بلکہ مشکل وقت میں بھی بہت اہم ہوتے ہیں اگر گھر میں کوئی مس س جائے بماری یا کوئی کبھی مالی مشکلات ہو ہو جاتی ہے تو اکثر سر رشتتے دار ہی سب سے پہلے کھڑے ہوتے
جی جی بہترین بہت ہی عمدہ بہت ہی مضبوط بات کہی ہے آپ نے اصل پہچان جو ہے مشکل قل وقت میں ہی ہوتی ہے خوشیوں میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے لیکن جو ہم میں ساتھ ھر ڈھی وہی اصل اپ نا ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ سہارا اپنے رشتے داروں سے ملتا ہے
ہاں وہ تو ہے مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات رشتہ دار رشتہ دار یا رشتہ داروں کے درمیان غلط فہمیاں ہو جاتی ہے چھوٹی سی چھوٹی ب چھوٹی سی چھوٹی بات پر ناراضگی یا کسی چھوٹی سی چھوٹی بات پر حسد ہونا یا چھوٹی سی چ چھوٹی بات پر دوری پیدا ہو جاتی ہے یہ چیزیں رشتہ داروں کو رشتہ داری کو
جی جی جی بہت بہت ہی زیادہ کمزور کر دیتے ت آپ نے بہت بہت ہی بہترین بات کہی ہے بالکل بالکل اور افسوس کی بات ہے یہ کہ کئی بار یہ ناراضگیاں سالوں تک چلتی رہتی ہے لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں شادیوں میں نہیں جاتے خوشی غم میں شریک نہیں ہوتے حالانکہ اگر انسان تھوڑا سبر اور برداشت کرے تو یہ مسئلے حل ہو سکتے لیکن نہیں نہیں کرتے ہیں جس سے جس کی وجہ سے بہت سی آزمائشیں ہو جاتی ہیں
ہاں بہت سی دوریاں ہو جاتی ہیں یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار کوئی لیڈیز بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی عادت کے لیے بھی نہیں آتے یہ بات سچ ہے رشتہ بہت قیمتی ہوتا ہے انہیں بچانے کی کے لیے انسان کو کبھی کبھی جھکنا پڑتا ہے کیونک ہر وقت اپنی اپنی ایگو سامنے رکھنا کبھی کبھی جھکنا بھی پڑتا ہے کبھی کبھی ہزہ میں بڑا بیماری پڑتی ہے اگر ہر انسان صرف اپنی اپنی انا کو سامنے رکھ یہ تو رشتے دار رشتے
جی بالکل بالکل انا کو سامنے رکھنا ہی نہیں ہے اپ نے یہ باتیں بہت ہی درست کی ہیں معاف کرنا بھی بہت ضروری ہے ہے اگر کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دینا چاہیے کیونکہ آخر میں رشتے ہی انسان کام آتے ہیں دنیا کی دولت شہرت یا چیزیں ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی لیکن اپنے لوگ ساتھ تو دیک ہے نا اسی لیے معاف کرنا سی سیکھنا چاہیے معاف کرنا چاہیے کہ معافی مانگنی بھی چاہیے ندامت رکھنی چاہیے نرمی پیش کرنی چاہیے
ہاں وہ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ بچوں بچوں کو بھی ریس رشتوں کی اہمیت سکھانی چاہیے آج کل جو آج کل ک کئی بچے اپنے رشتےہ داروں کو اچھی طرح جانتے بھی نہیں کبھی کبھی تو اتنا ایسا ہوا ہوتا ہے کہ بچے بہت بڑے ہو جاتے اور اس کو پت بھی نہیں کہ اس کی اس کا ماموں کون ہے اس کی ماسی کون ہے اس کے نانوں کون ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون ان کی کے ماموں ہیں
جی جی جی جی بالکل بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ بچوں کو نہیں پتا بچوں اور سوشل میڈیا ڈیا میں اتنے زیادہ گھس چکے ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں ٹورسٹ دار کون ہے ان کا اگر بچ ے بچپن سے رشٹوں کو سمجھیں گے تو بڑے ہو کر ان کی قدر کریں گے ورنہ وہ صرف اپنی دنیا تک محدود ہو جائیں گے خاندان انسان کو مضبوط بناتا ہے انسان احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح بات کہی اور ایک بات میں نے محسوس کی ہے کہ کئی کے رشتےہ دار انسان کی خوشو کو بڑھا بڑھا دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر شادی ہو اور رشتتے دار نہ ہو تو خوشی ادھوریاں لگتی ہیں اگر عید ہو اور سب الگ الگ ہو تو وہ مزہ ہی نہیں آتا عید تو عید تو ہمیشہ اکٹھے ہی مزہ آتا ہے عید کو
ہاں بہت ہی بہترین بہت ہی عمدہ بات کہی آپ نے اس پہ غور دینا چاہیے آج کل کے نوجوان ماں باپ سب رشتتےہ رتے داروں کو تو بالکل یہ سچ ہے خاص طور پر شادیوں میں رشتہ دار نہ ہو یہ بہت ہی مسئلہو جاتا ہے وہ نہ شوہر ہوتا ہے نہ تھوڑا شور ہوتا ہے نہ ہنسی مذاق نہ وہ مشہور پور سوال اگر نمبر کہ آپ اگلا نمبر کس کا ہے جی جی جی
تو ہے ہی ہاں ہاں اور کچھ کچھ رشد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر بات میں مشورہ دیتے ہیں چاہے مانگو یا نہ مانگو کوئی ہر بات میں مشور مشورہ ہر بعات میں مشورہ دینا
ناکچڑ ہیں بڑے لوگ یہ اپنی تٹاک ارات ہیں ہر کسی جگہ ہر کسی جگہ پھر پھر جو ہے مایوس بھی ہو جاتا ہے کوئی تو مار بھی دیتے ہے انہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر بار ہی پوچھتے ہیں نوکری کا کیا بنا
نوکری کا کیا بنا اور اگر نوکری ہو بھی ہو جائے تو پھر پوچھتے ہیں شادی کا کیا ہوا
جی جی یہ سوال ہے کوئی یہ ذاتی سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے ہاں ہ لگتا ہے رشتے رشتہ داروں کے سوال کبھی ختم نہیں ہو
ہاں وہی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ یہی سوال یہی باتیں یہی ہنسی مذاق بعد میں یادیں بن جاتے ہے انسان کے ب انسان انسان بات ت میں اینی لام ہک
جی جی یہ تو ایک یونیورس سو ٹوتھ ہے تو آپ آپ یہ بھی سوچ کہ اس لیے ہمیں اپنے رشتے داروں کی قدر نی چاہیے اگر کسی سے ناراضی ہو تو تو ختم کرنی چاہیے معافی مانگو معاف کر دو اگر دور ہو گیا ہو تو خود جا کے بات کرو یہ نہیں کہ آپ بھی بہت یہ کون ہے وہ کو نہیں بات کرو انہیں بھی سمجھو معافی اگر معافی بھی مانگنی پڑے
تو معافی م نہیں کیوں پتہ ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے وقت گزر گزر جاتا ہے لوگ بدل جاتے ہیں اور کئی بار انسان کو بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ کاش اس نے رشتہ بچا اسالیہ ہوٹ ہے کاش اس نے دشرابچ ہے کاش اس میں معافی مانگلی ہوتی
جی جی بہت ہی بہت ہی اچھی بات ہے یہ کہ اس پر بھی ہم گور کر رہے ہیں غور و فکر اپنے ماحول پہ اس پہ بھی ہر ایک چیز پہ غور و فکر کرنی چاہیے جس سے ہمارا جو مستقبل ہے وہ آگے بڑے اچھے اچھا رہے تو رشتے دار انسان کی زندگی کا اہم حصہ سا ہے ہمیں ان کے ساتھ محبت سے رہنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے چاہیے اور ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو رشتے دار ہے وہ ایسا نہ کر کرے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا اچھا اچھا آدمی ہے اچھا بندہ ہے ہمیں بھی اچھے سے پیش آنا
ہممم بالکل تو آج آج کی گفتگو اس کہ ہم جو بات کر رہے ہیں رشتے داروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہے رش رشتے داروں کا کتنی کتنی بڑی اہمیت ہے ان انسان کی زندگی میں انسان کہ معاشرے میں انسان انسان ہے نہ تو اس گفتگو کا نتیجہ یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ رشتے تدار انسان کی زندگی بہت ہی بہت ہی
اہم حصہ ہے بہت ہی اہم
ان کے ساتھ مح بات سے رہنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ آ یہ تعلق
جی جی جی جی بالکل بالکل کیونکہ آخر میں جو ان سان ہے وہ اپنے ہی لوگ